السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیے سب خیریت
خیریت
جی الحمدللہ
صبا ءہمیں آپ کی وائس بہت سلو آ رہی ہے
آ ایک سیکنڈ بلوٹوتھ لگایا نا شاید
اس میں اسپیکر کو آپشن نہیں آتا ہے کیا
ہلو
میرے میں تو نہیں آ رہا ہے
کیا نہیں ارا آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں مطلب آپ کی آواز تو آ رہی ہے پر مطلب بہت سلو آ رہی ہے اتنی زیادہ تیز نہیں آ رہی ہے
ابھی بھی سلو آ رہی ہے
ہاں اب ٹھیک ہے
ہاں وہ بلوٹوتھ لگایا تھا شاید اس وجہ سے آواز دھیمی آ رہی ہوگی
اور بتائیے سب خیریت
ہاں جی الحمد اللہ آپ بتائیے کیسی ہیں
الحمد للہ امی ابو کیسے ہیں
بالکل اچھے ہیں آپ بتائیے کھانا کھا لیا آپ نے جی بالکل سر
ہاں بس جسٹ کھانا کھایا تھا
اچھا اور بتائیں کیا بنا تھا آج بریانی
ہاں بریانی نہیں بنی تھی مرغے کا سالن بنا تھا
اہو بڑھیا ہم نے بھی آج مچھلی کھایا
بریانی ابھی پرسوں بنی تھی تو امی نے آج جو ہے وہ چکن بنا لیا
ہمارے وہاں کل بنی تھی میں نے سوچا تھا آج آپ کو بلاؤں لیکن آپ اس سائڈ بیٹھتے ہو تو اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ کو آواز دے کے ایسے بولاؤں کیا آئیے بریانی کھا لیے
آپ لنچ میں بریانی لائی تھی
ہاں
آ بلانا چاہیے تھا آپ ہم سے چھپے سے ہی کہ دیتی بریانی کے تو ہم بہت شوقین ہیں
ہم سوچے تو بار بار آ کے آپ کو بلاؤں لیکن آپ اس سائڈ بیٹھے ہو تو وہ بیٹھے رہتی شویتا تو دقت ہو جاتی ہے نا اس کے سامنے نان ویج کا نام ہی نہ لو ورنہ ان کو دق کت ہو جاتی ہے
ہمم ہممم بڑے مسلے ہیں
جی ہاں بالکل کیا کر سکتے ہیں اب سامنے والے کو کسی چیز سے تکلیف ہو اور ہم اس کی تکلیف کو بڑھا نہیں سکتے مینیمم ٹین آ ٹین منٹس کا
ٹین منٹس تو دھیان میں رکھیے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دھیان نہیں دیا آپ نے کتنے بجے کال کیا
نہیں ہو اس میں ٹائمنگ چلتی رہتی ہے یار جیسے ہماری کالنگ میں چلتی
اچھا ہاں کال ٹائمنگ چلتی رہتی ہے
ہوں
اور آپ کے گھر میں کیا ہو رہا
کچھ نہیں اب تو کھانا پینا سب نے کھا لیا ہے تو اب سونے کی تیاری ہے
پتا ہے آنون نمبر تھا میرے میں سیف نہیں تھا نا تو ہم سوچ رہے تھے ہم کال ریسیو کرے نہ کریں کرے نہ کرے پھر جو ہے ہم نے کہا چلو کر کے دیکھ ڈبل ایٹ زیرو سے تو آفس کے ہی نمبر اسٹارٹ ہوتے ہیں
ہاں جی بالکل آآ وہ میرے فون میں ریچارج نہیں ہے تو میں مجھے پھر آف اس کے نمبر سے کال کرنا پڑا
او
ہوں اتنی رات کو تکلیف دینے کے لیے معافی چاہتی ہوں
ارے نہیں معافی کی کیا بات کوئی بات نہیں کال کر سکتی ہیں آپ ہاں نہیں ہم نے چیک کیا تھا ہمیں کوئی ٹاسک نہیں ملا
ہوں پتا نہیں ہم لوگ کو تو چوبیس گھنٹے کے اندر مل گیا تھا
آپ لوگوں کو جو ٹاسک ملا تھا آپ نے کمپلیٹ کر لیا
نہیں ابھی آپ پر پے
یہ
سوچ تو یہ رہی تھی کہ آج رات ہی میں مکمل کر لیں سیکنڈ
مکمل ہو جائے گا پریشان مت ہوئیے آپ اتنی شدت سے تو کرتی ہیں سارے کام
شکریہ تعریف کرنے کے لیے
نہیں آپ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے آپ ڈیزو کرتی ہیں آپ اس لائق ہیں
آپ نے وہ مقام حاصل کیا ہے
کون سا مقام عزتی کرنے کا یا عزت پانے کا
عزت پانے کا
اچھا ہے بتا دیا مجھے اپوزٹ لگا اس کا بےعزت ہونے کا کی آفس میں تو یہی سلسلہ چلتا ہے ہماری ہے آپ کے برابر بالکل ٹین ٹین
ٹین ٹین آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گی نا
نہیں بالکل نہیں
ہم چاہتے ہیں آپ ہم سے آگے نکل رہے ہیں بٹ آپ
نہیں ہم آپ کا ہم سایہ ہے نا
اچھا تو آپ میرا ہمسایہ بن کے رہنااہ
جی ہاں بالکل جہاں آپ وہاں ہم حالانکہ ایک پیینار ہے ہمارا اور آج نکلے
گرنے کے لیے
آج تو آپ کا نکلا نہیں تو شاید آپ کل ہم سے ہمم
اچھی بات ہے آگے نکل جائے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے آگے رہیں
یہی تو مسئلہ ہے ت آ نہیں ہ گی اب میں کو آگے نکلنا پڑے گا مجبور ہوں
ہاں لیکن ہم نے بھی نا اپنی پوری کوشش کی ایسا نہیں ہے ہم نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہم نے بھی جان لڑائی بٹ نصیب نصیب کی بات ہے کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے
ہوں
اس دن بھی دو آڈر ہوئے تھے جس میں سے میری پتہ ہے میرے کینسل بہت ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا دقت ہے
کینسل اس منتھ میں ہمارے بھی دو ہوئے ہیں
سب سے بڑا مسئلہ تو میرے ساتھ یہی ہے میری سات ہزار تو کینسلیشن ہے اگر وہ ایڈ ہوتی تو میری سترہ ہزار کنفرمیشن ہوتی سات سے آٹھ ہزار میری کینسلیشن ہے
آج کا ملا کے دو ہو گئے حالانکہ وہ کینسل ہونے کا وہ تھا نہیں بٹ پتا نہیں کیا ہوا وہ بولا لاسٹ میں کہ میں پیمنٹ نہیں کروں گا جبکہ اتنے اچھے سے آرڈر تو دے دی تھا اور آرو کا بھی سین بتا دیا سب کچھ
ہی تو مطلب آڈر بہت اچھے سے ہوتے ہیں بہت کلوزنگ ایک میم تھی سلکی میم انہوں نے اتنے اچھے سے آڈر دیا اور اینڈ مومنٹ پہ جب سر نے کنفرم کیا تو وہ مکر گئیں
ہوں آ آج دو آڈر میں نے کلوز کیے ہیں اور ایک سر نے کلوز کیا ہے ہمیں لگتا ہے نا سر سے ہمیں ڈر لگتا ہے ہم جلدی چاہتے نہیں کہ وہ بات کریں
کہ سر کی کلوزنگ اچھی نہیں ہے سر جو کلوز کرتے ہیں وہ موسٹلی کینسل ہو جاتے ہیں
ہوں یہی تو بس مسئلہ چل رہا ہے
ہوں کیونکہ میرے بھی نا کچھ آڈرس سر نے کنفرم کیے ہیں تو وہ کینسل ہی ہو گئے ہیں آشیش سر خود بولتے ہیں کہ عادل کی کلوزنگ اچھی نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے عادل سر بس ایسے ہی جلدیل جلد بازی میں رہتے ہیں وہ کلوز کر دیتے ہیں نہ وہ نام پوچھتے ہیں نہ وہ مطلب پرائز نہ کوسٹ کچھ تو بتاتے نہیں ہیں جلدی
نہیں وہ بتاتے ہیں سب لیکن وہ بہت جلد بازی بتاتے ہیں اور بہت جلدی جلدی بتاتے اور سامنے والا آلریڈی ڈرا ہوا ہوتا ہے بس ہاں میں ہاں بول دیتا ہے ہم لوگ ہوتے ہیں جب تک کہ وہ اوکے نہ بولتے جب تک آگے بڑھتے نہیں ہیں ان کو اچھے سے تقسیم سے سمجھانا پڑتا ہے پھر اور کوشچن کریں گے ان کا آنسر دینا پڑتا ہے اور سر اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ کوشن ہی نہیں کر پاتے
سر نا بس سر اپنی آواز بہت ہائی رکھتے ہیں اپنی آواز بہت تیز رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آواز سے سامنے والے انسان کو ڈرا دیں
کنفرمیشن بھی یہی ہوتا ہے وہ اجازت نہیں لیں گے ڈائریکٹ کہےگے کہ کنفرمیشن کال ہے اور اپنا آرڈر کنفرم کر لیے ترنت بتانے لگے سامنےنے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا
سامنے والے کو مطلب تھوڑا اطمینان سے تھوڑا تسلی سے سمجھایا جاتا ہے
اجزا شی سیر کرتے ہے نا وہ ڈائریکٹ بولتے ہیں آپ نے آرڈر دیا تھا اس ڈیٹ کو یہ والا
آشیش سر تو مطلب ہاں پوچھتے ہیں کہ اپ نے آڈر دیا تھا جب وہ لوگ کنف بولتے ہیں کہ جی ہاں دیا تھا تب وہ کنفرم کرتے ہیں اور آپ دل سرب تو بس کون سا ٹارگٹ پورا کر
امم
اور بتائیے آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے
بس سونے کی تیاری کیونکہ ہمارے وہاں دس بجے تک کے سب سو جاتے ہیں نا
واقعئی
ادھر بجائی کہاں ہے میں نے چلا
میرے گھر میں تو جب تک بارہ نا بجے جب تک کے رات نہیں ہوتی اور ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی ہے تو کہئی ایک بج جائے ڈیڑھ بج جائے میری بہت دیر سے نیند آتی تی ہے رات میں نیند اڑ جاتی ہے میرے نا ساری نیند آفس میں آتی ہے
ہاں یہ ہے آفس میں نیند آتی ہے حالانکہ لیکن ایسا نہیں ہے
آفس میں تو اتنی اچھی نیند آتی اتنی اچھی نیند تو گھر میں بھی نہیں آتی ہے
آفس میں اے سی وی سی چالو رہتا ہے نا تو کچھ زیادہ ہی
آفس میں نا مطلب تھوڑا جو ہے وہی بارہ بجے کی ٹائم اور تین بجے کی ٹائم بہت اچھی نیند آتی ہے میرے جہاں تین ساڑھے تین ہوا میرے بس جھونکے آنے لگتے ہیں نیند کے
آ بس نہیں سر لوگ کا کیا مسئلہ ہے جب دیکھو باتیں میں ہم کو بیچ میں لاتے تو ادھر بیٹھو گی ادھر بیٹھو گی میں کچھ بولتی نہیں ہوں اس کا مطلب یہ تھوڑے ہے اگر سامنے والا میرے سے کچھ کہہ رہا ہے میں تھوڑی بات کری ہوں وہ دیکھ رہے کہ ہم کالنگ کر رہیں وہ تو ہاں میں امم تو کر ہی سکتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم کچھ
اسی طرح پتہ ہے جب آ وہ سر آ کے اچانک سے کھڑے ہوئے نا آپ کو اور سبا میم کو آپ کو اور ان کو دیکھ رہے تھے تو ہمیں لگا میری اور شویتا میم کی واٹ لگے گی
وہ ہم دونوں کو دیکھرہے تھے لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں آلریڈی کالینگ کری جا رہی تھی وہ بولی جا رہی تھی کہ ہاں یا ہمارے وہ جو کیا
لیکن وہ جو شازیا ہے وہ صبا میم دس منٹ ہو گئے
ہاں چلیے پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ